ہلو السلام
السلام علیکم بھائی
وعلیکم السلام بھائی جان بھائی جان ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر میں سبھی کیسے ہیں
بس سب بڑیا ہے
ہاں تو یہ تو اچھی بات ہے میرے بھائی جان آپ کے بابا جان امی جان ابو جان کیسے ہیں سبھی
سب سبھی ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میرے گھر پہ بھیھی سبھی ٹھیک ہے شکر ہے اللہ کا تو بھائی جان میں آج آپ سے ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں
ہاں بھائی بالکل کیوں نہیں
ہاں بھائی جان تو آپ کو میں بتا دوں کہ مطلب کہ ٹائم کتنا ضروری ہوتا ہے ایک انسان کے لیے مطلب کہ ٹائم اتنا ضروری ہوتا ہے انسان کے لیے مطلب کہ اسی پہ اس کی ساری لائف دارومدار کرتی ہے حالانکہ اگر سمجھیے مطلب کہ ٹائم اتنا قیمتی ہوتا ہے مطلب کہ اتنا قیمتی ہوتا ہے اگر مطلب کہ انسان اس کی قدر کر لےینا تو انسان اپنی اس عہدے تک پہنچ سکتا ہے مطلب کہ پھر اس کو اپنی زندگی جینی آسان ہوتی ہے تو آپ بھی بتائیں اسی پہ کچھ
ہاں بھائی آپ نے بالکل صحیح بات کہی ٹائم ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے
ہاں بھائی جان
ہماری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے نا بھائی
ہاں بھائی جان بالکل صحیح بات کی آپ نے
تو ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو اگر ایک بار جاتی ہے نا تو دوبارہ نہیں آتی ہے آپ سمجھ رہے ہو نا میری بات کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ٹائم کو ہم ایسے اسپینڈ کریں جیسے کہ ہمیں کوئی فائدہ ہو بلکہ الٹا کوئی نقصان نہ ہو ہے نا
ہاں بھائی جان بالکل صحیح بات کہ آپ نے تو بائی جان میں آپ کو بتا دوں مطلب کہ ٹائم کیا ہے کہ اللہ تعالی نے عید اللہ تعالی کی طرف سے ٹائم اپ سبھی کے لیے ایک جیسا ہے جو امیر سے امیر مطلب کے خاندان کے لوگ ہیں ان کے پاس بھی دن کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی دن کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں حالانکہ ہر کسی کے پاس جن کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم نہیں ہے ایسا نہیں ہے سبھی کے پاس دن کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں تو کیا ہے کہ اس میں آدھے لوگ اب اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں آدھی لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں بس فرق اتنا ہے نا بھائی جاناں
ہاں بھائی بالکل صحی بات کہی آپ نے
ہاں بھائی جان آپ بتائیے کچھ
تو میں آپ کو بتا دوں جو آپ نے یہ بات کہی نا یہ بالکل صحیح بات ہے تو جو غریب لوگ ہیں نا غریب جو ہوتے ہیں
ہاں بائی جان
تو وہ جو ہے کہیں نہ کہیں اپنے اپنا جو وقت ہے کہیں برے کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں ہے نا بھائی تو گھومنے جاتے ہیں کہیں وہ بالکل ضائع ہو جاتا ہے ٹائم اسی کے اسی ریلیٹڈ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹائم مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ کے سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمارے ہم مطلب کہ ہمیں ایک ڈسپلن کریئٹ کرتا ہے نا
ہاں بھائی جان
ڈسپلن سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک ہر ایک کام کو اپ اپنا وقت دے سکتے ہیں جسے ہوتا یہ ہے کہ مطلب کہ ہر ایک کام اچھے سے اچھے سے ہوتا ہے اپنے وقت پر ہوتا ہے ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک پراپر مینر میں ہوتا ہے اپنا اپنا کا مطلب کہ اسے وقت بھی برباد نہیں ہوتا ہے ہے نا
ہاں بھائی جان بالکل صحی کہا آپ نے
تو بائی جان ایسی بات ہے کہ مطلب کہ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ مطلب کہ ہمیں اس کو صحیح طرقی سے استعمال کرنا چاہی ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چیے ہمیں مطلب کہ جو ہمیں ایک دن کے کام ہوتے ہیں ہمیں مطلب کہ صرف پڑھائی کے لیے وقت نہیں ہوتا ہمیں کیا کرنا چاہیے مطلب کہ ایک پلان بنانا چاہیے ہمیں دن کا جس میں ہمیں پھر مطلب جو سب سے ضروری کام ہوتے ہیں انہیں پہلے رکھنا چاہے اور انہیں اپنا ٹائم رکھنا چاہے کب تک ہم اس کام کو کر سکیں گے اور ہر ہر ایک کام کے لیے ہمیں برابر برابر ٹائم رکھنا چاہیے اس سے کیا ہے کہ ہم ہر ایک کام کر سکیں گے اور آسانی سے کر سک گے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہے اگر ہم پلاننگ نہیں بنائیں گے ہم پھر ایک ہی کام پہ مطلب کہ پورا دن گزاریں دیں گے ہمیں پتا بھی نہیں چلے گا اور ہمیں بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہے نا بھائی جان
ہاں بھائی اب تو میرا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس لوگ ہیں نا اسٹوڈنٹس ان کے لیئے ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے
ہاں بھائی جان بالکل صحیح کہ آپ
اسوڈنٹس رو روزانہ طور پر مطلب اپنا ٹائم مینیج کریں گے بہت آگے تک جائے گے اسٹوڈنٹس جیسے کہ کہ اسٹوڈینٹس کیا کرتے ہیں جب اسکول سے آتے ہیں تو اپنا بیک کہیں سائڈ میں جا کے پھینک دیتے ہیں ایسا حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر بھی ان کو ایک پراپر وے میں ایک ٹائم مینج مینجمنٹ بنانا ہے مطلب کہ ٹائم ٹیبل جو ہوتا ہے نا وہی بنانا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان وہ اسٹوڈینٹس کے جو کام ہے اپنی طریقے سے فلفل ہو گئے ہے نا تو اس سے ٹائم بھی ضائع نہیں ہوگا اور وہ مطلب کہ جو ہے ان کو جو ہے سکسیس ملے گی اس سے
ہاں بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے مطلب کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مطلب کہ ضروری ہوتی ہے ہے ٹائم تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ ٹائم جو ہے وہ بڑ بھڑی ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہے وہ آفس میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی ٹائم ضروری ہے تاکہ وہ گھر کا کام بھی اچھے سے کر پائے آفس کا کام بھی اچھے سے کر پائے تو ان کو پھر کوئی پریشانی جھینیینا پڑے تو ٹائم ایک ایسی نعمت ہے مطلب کہ کہا جاتا ہے کہ ٹائم از لائی منی تو ٹائم پیسہ سے بھی بڑٹھ کر رہ ہے تو یہ اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹائم ہوتا ہے تو اگر ہماری ہمارے پاس پیسے ختم ہو جائے ہم ہمارے پاس ہم پھر سے پیسے لاس کما سکتے ہیں اگر ہماری صحت خراب ہو جائے پھر سے مطا کہ کہیں نہ کبھی نہ کبھی تو صحت بھی ٹھیک ہوگی لیکن ٹائم ایک ایسی چیز ہے اگر یہ ایک بار چلی جائے تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت واپس نہیں لا سکتا تو ایک اسی لیے یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے انسان کی زندگی میں تو جو آج ٹائم کی قدر کرتا ہے اسی مطلب کہ اچھے سے استعمال کرتا ہے تو وہ کل کامیاب ہوتا ہے مطلب کہ اب وہ مطلب کی اپنا نام بھی روشن کر پاتا ہے تو آج کا کل ہم آدے لوگ کیا کہتے ہیں کہ آج کا کام چھوڑ دیتے ہیں کل پہ ہمیں ایسا نہیں ہے بالکل کول ایسا نہیں کرنا چاہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب کہ پھر ہمیں پریشانی پھر وہ کام بڑا بڑا بن جاتا ہے تو کہتے ہیں نا مطلب کہ دری قترے قترے سے دریا جمع ہوتا ہے دریا بنتا ہے سو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ جب ہم اپنا کام کل پیٹ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بہت ہی بڑا پھر بن جاتا ہے تو اس سے ہمیں مطلب کہ بہت سی ہاں بھائی جان بولے
جو ٹائم مینجمنٹ ٹائم مینجمنٹ ہماری پروڈکٹیوٹی کو بھی بڑھاتا ہے آپ پروڈکٹیوٹی کا مطلب سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے پروڈکٹ ایکٹیوٹی کا مطلب ہے کم وقت میں زیادہ اور بیٹر کام کرنا مطلب کہ جو ہمارا کم وقت ہے نا کم وقت اس میں زیادہ کام ہو ہوتا ہے سمجھتے ہو نا آپ
بھائی جان بالکلح آپ نے
تو ہاں یہ ہماری مطلب کہ ہر روز جو ہم کام کرتے ہیں اس کو آسانی سے مکمل کر
ہاں بھائی جان تو مطلب کہ اسی کے ساتھ مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کام کو اچھے سے کرنا چاہیے ہمیں اک ایکک ہی چیز پہ مطلب کہ اپنا ائم ضائع نہیں کرنا چی چاہیے ہے نا تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر ہم آج اپنی ضرورت مطلب کہ اپنا کام مطلب کہ ساتھ ساتھ میں کریں گے اچھی سےی کریں گے اپنا ٹائم کو اچھے سے استعمال اسپینڈ کریں گے تو ہمیں مطلب کہ پھر مطلب کہ مستقبل میں ہمیں پریشانی نہیں جھیلنی پڑے گی اس کے باوجود اگر ہم ایسے ہی بیٹھے رہیں گے دن بھر سوشل میڈیا چلائیں گے کبھی کبار کیا ہوتا ہے ہم صرف دو منٹس کے لیے مطلب کہ اس یہ فون اٹھاتے ہیں موبائل اپنے ہاتھ میں چار گھنٹے کب نکل جاتے ہیں ہمیں کچھ بھی پتا نہیں چلتا ہے نا بھ جان تو ہمیں اس سے بچنا چاہے مطلب کہ مطلب کہ جو آپ نے کہا ابھی میں بہت ہی متاثر ہوں آپ کی باتوں سے
ہاں بالکل تو میں بتانا چاہتا ہوں جو آپ نے امیر امیر لوگوں کا کچھ دیکھا ہے مطلب کچھ انٹر جب وہ انٹرویو کرتے ہیں دیکھا ہے کبھی وقت کی قدر کرنے والے لوگ زندگی میں اکثر کامیاب ہوتے ہیں
ہاں بھائی جان
دنیا کے بہت دنیا کے بہت سے مشہور لوگ اپنی کامیابی کا راز ٹائم مینجمنٹ کو بتاتے ہیں سمجتے ہیں نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں ٹائم مینجمنٹ کو بتاتے ہیں وہ اپنی کامیابی کا راز وہ ہر کام کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں اور اس شیڈول پر عمل کرتے ہیں تبھی وہ جا کر اپنی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں تو وقت کے کہ ہمیں قدر کرنی چاہیے
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان بالکل صحیح کہا آپ نے
ہاں تو آپ کچھ بتانا چاہو گے
ہاں بھائی جان تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو کوئی بھی انسان آج اپنا مطلب کہ اپنے وقت کو استعمال کرے گا اچھے سے ہی کرے گا دیکھیے میں کو ایکگزامپل دی مطلب کہ آج کل کے جو طالب علم ہوتے ہیں مطلب کہ بہت سارے طالب علم ہوتے ہیں ان کو س سے کام دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ادھر سے آتے ہیں وہ پھر فون چلاتے ہیں بولتے ہیں ہم کل کریں گے اپنا کام پھر کل جب آتا ہے بولتے ہیں پرسوں کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ان کے سال بھر ختم ہو جاتا ہے ان کے امتحانات آ جاتے ہیں تو تب وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہش ان کو پریشانی جلنی پڑتی ہے کیونکہ ان کو تبھی مطلب کہ وہ سب سبھی کام آ جاتا ہے تو پھر ان کو پریشانی ہوتی ان کو پھر ٹینشن ہوتی ہے پریشانی جھیلنی پڑتی ہے کہ ہمیں اب کیا کریں گے تو اس کے باوجود اگر وہ وقت پر اپنا کام کرتے پھر ان کو پھر مت وہ پریشانی جلنی پڑتی تو آدھے لوگ پھر فیل ہو جاتے ہیں آ بتائیے
جو ٹائم مینجمنٹ ہے نا بھائی
ہاں بھائی ج
یہ صرف اسی کام نہیں آتا کہ آپ صرف پڑھو ہے نا مطلب کہ پڑھنے کے لیے صرف ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتا ہے ٹائم مینجمنٹ اسٹریس کو کو کام کرتا ہے جو کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہو کتنا اسٹریس ہو رہا ہے لوگوں میں ہے نا بھائی جو اس اس کا جو بڑا فائدہ ہے نا وہ اسٹریس کم کرنے میں مدد کرتا ہے جب ہمارا کام وقت پر ممکن یا مکمل ہو جاتا ہے تو ہمیں غربت اور پریشانی محسوس نہیں ہوتی ہے
ہاں بھائی جان بالکل صحیح ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے
ہاں تو آپ کچھ بتانا چاہو گی
ہاں بھائی جان تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مجھے امید ہے کہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی اور جو ہم نے باتیں کی ہم اس کو آگے بھی لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ وہ بھی ان باتوں ور کر سکے اپنے ٹائم کو بلکہ بچا سکے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہو تو بھائی جان آپ اپنا خیال رکھنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ا اور اپنا بھی چلیے بھائی جان اللہ حافظ میں مجھے بہت ہی خوشی ہوئی آپ سے بات کریے بھائی جانب
اوکے بھائی اللہ حافظ